وعلیکم السلام آپ ٹھیک اچھے سے
ہاں میں ٹھیک آپ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا اپ کے پاس سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا سبھی ٹھیک ہے اور سناؤ
بس دعا کیا کر رہے ہو
کچھ نہی صرف بیٹھی تھی میں نے سوچا آج بدلتے موسم اور ہماری ذمہ داری پر بات کرتے ہیں
صحیح کہا اپ نے اج کل کشمیر کی گرمی نے تو سب کو پریشان کر دیا ہے
بالکل پہلے کشمیر کی گرمیاں کتنی خوشگوار ہوتی تھی لیکن اب لگتا ہے جیسے ہر سال گرمی اور زیادہ بڑھ رہی ہے
سچ کو ہو تم نے پہلے لوگ کشمیر کی ٹھنڈی ہواؤں کا ذکر کرتے تے تھے لیکن اب دن کے وقت دھوپ میں چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے
اس تبدیلی کی سب سے بڑی وجہ کلائمیٹ چینج اور ماحول کی آلودگی کی ہے انسان نے فطرت کے ساتھ جو نا انصافی کی ہے اس کا نتیجہ اب سامنے آ رہا ہے
بالکل درختوں کی کٹائی بھی ایک بڑی وجہ ہے جب درخت کم ہوں گے تو گرمی تو ضرور بڑھے گی نا
صرف گرمی ہی نہیں بارشوں کے کا نظام بھی بدل گیا ہے کبھی اچانک بہت تیز بارش ہوتی ہے اور کبھی کئی دن تک ایک کطرا بھی نہیں گرتا
یہ تبدیلی صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ کھیتی باغ اور جانوروں کے لیے نقصان دہ ہے
کشمیر کے سب جی چری اور دوسرے پھل بھی موسم کی تبدیلی سے متاثر ہو رہے ہے
گرمی کی وجہ سے بچے اور بزرگ سب سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں
اسی لیے ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور ماحول کی حفاظت بھی کرنی چاہیے
صحیح کہا اپ نے ہا اگر ہر انسان صرف ایک درخت بھی لگائے تو بہت فرق پڑ سکتا ہے
بالکل چھوٹی چھوٹی نیکیا مل کر بڑے تبدیلیاں لے سکتی ہیں
اللہ تعالی سے دعا ہے کہ کشمیر کو پھر سے اپنی پرانی خوبصورتی اور ٹھنڈک عطا فرمائیں
آمین اور ہمیں بھی اتنی سمجھ دی کہ ہم فطرت کہ حفاظت کر کر سکے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر کشمیر چھوڑ کر جائے
کل بھی اتنی گرمی تھی کہ گھر کے اندر بھی سکون نہیں مل رہا تھا
بالکل مجھے بھی لگا جیسے کشمیر کا موسم بالکل بدل گیا ہو
پہلے جب گرمیاں آتی تھی تو لوگ کشمیر گھومنے آتے صرف ٹھنڈی ہواؤں کا لطف اٹھانے کے لیے
ہاں لوگ کہتے تھے کہ کشمیر کی گرمی بھی باہر جیسی لگتی ہے
مرضی ہے مگر اب دھوپ اتنی تیز ہوتی ہے کہ دوپہر میں باہر نکلنا مشکل لگتا ہے
مجھے یاد ہے بچپن میں پنکھے کی بھی ا ضرورت نہیں پڑتی تھی
اور اب پنکھا بھی چلتا رہتا ہے پھر بھی کم گا گرمی کم محسوس نہیں ہوتی
یہ سب دیکھ کر لگتا ہے کہ انسان میں فطرت کے ساتھ بہت زیادہ کھلواڑ کیا ہے
بالکل جب درخت کاٹے جائیں گے تو موسم وہ بتے گا
ہر سال ہزاروں درخت کرٹ رہے ہے لیکن اتنے نئے درخت نہیں لگا رہے لگائے جا رہے ہیں
اسی لیے ہوا بھی پہلے جیسی صاف نہیں رہی
اور جب ہوا گرم ہو جائے تو انسان بھی جلدی تھک جاتا ہے
گرمی کی وجہ سے لوگوں کا کام کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے
کسانوں کو سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے
ایک ہاں کیونکی ان کی فصلیے موسم پر ہی ڈپینڈ کرتی ہے
اگر وقت پر بارش نہ ہو تو فصل بھی متاثر ہوتی ہے
اور اگر ضرورت سے زیادہ بارش ہو جائے تو بھی نقصان ہوتا ہے
اس سال بھی موسم کا کوئی بھروسہ نہیں
کبھی بہت گرمی اور کبھی اچانک تیز بارش
یہ سب کلائمیٹ چینج کی نشانیاں ہیں
لوگ اکثر کہتے ہیں کہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا
بالکل ہمارے بزرگ بھی کہتے ہیں کہ پہلے کشمیر کی گرمیاں بہت نرم ہوتی تھی
ان دنوں لوگ شام کو باغوں میں آرام سے بیٹھتے تھے
اج بھی بیٹھتے ہیں مگر گرمی پہلے جیسی نہیں رہی
دین کہ اندر بھی گرمی محسوس ہوتی ہے
بجلی کی ڈیمانڈ بھی گرمی کی وجہ سے بہت بڑھ جاتی ہے
اگر بجلی چلی جائے تو اور بھی مشکل ہو جاتا ہے
بچے بھی گرمی کی وجہ سے جلدی پریشان ہو جاتے ہیں
بزرگوں کے صحت پر بھی اثر پڑتا ہے
اسی لیے ان کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے
پانی بھی زیادہ پینا چاہیے
اور دور میں بنا ضرورت کے نہیں جانا چاہیے
کاٹن کے کپڑے پہننے چاہیے
اور گھر کے اس پاس زیادہ سے زیادہ سب سبزی لگانی چاہیے
ہاں صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہماری بھی ذمہ داری ہے
بالکل اگر ہر گھر ایک یا دو درخت تو لگایئ تو بہت فرق پڑے گی
پلاسٹک کا استعمال بھی کم کرنا چاہیے
کیوںکہ پلاسٹک مرحوم کو بہت نقصان پہنچاتا ہے
صفائی بھی ماحول کی حفاظت کا ایک حصہ ہے
اسلام بھی ہمیں صفائی اور فطرت کی حفاظت کا درج دیتی ہے اللہ کی کی بنائی ہوئی زمین کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے
اگر ہم ذمہ داری نبھائیں گے تو آنے والی نسلیں بھی بہتر کشمیر دیکھیں گی
مجھے امید ہے کہ لوگ دھیرے دھیرے اس بات کو
بات کو اور صرف باتیں نہیں عمل بھی کریں گے
دعا بھی یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک اور خاص طور پر کشمیر پر اپنی رحمت نازل فرمائے
آمین اللہ ہمیں فطرت کی قدر کرنے کی توفیق دے
اور ہمارے دلوں میں ماحول کی حفاظت کا جذبہ پیدا کریں
بالکل صحیح کہا آپ نے
ہم ہماری ہی غلطی ہے ورنہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا اتنی زیادہ گ گرمی نہیں ہوتی
صحیح کہا آپ نے ا یہ آج کل انسان برداشت بھی نہیں کر پاتا ہے
اور کیا پریشان ہو گئے ہیں
پاگل ہو گئے اس کی وجہ سے بچپن سے سنتی آئی ہوں کہ کشمیر جنت کا ٹکڑا ہے لیکن اب جب خبر خبریں دیکھتی ہوں تو لگتا ہے کہ یہاں کی گرمی ہر سال بڑھتی جا رہی ہے کیا و بھائی کشمیر بدل رہا ہے
بالکل کشمیر بہت زیادہ بدل رہا ہے
پہلے ایسا نہیں تھا جب ویکیشنس ہوتی تھی تو ہم گھومنے جاتے تھے لیکن آج ہم بولتے ہیں کہ گھر میں کیسے بیٹھیں گے
بالکل باہر کے لوگ ادھر آتے تھے
ہاں دیکھے
صرف کش ابی بھی پوری دنیا بدل رہی ہے لیکن کشمیر کا بدلنا اس لیے زیادہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ ہم اس سے ہمیشہ برف ٹھنڈی ہوا اور سبز وادیوں کے ساتھ دیکھتے آئے ہیں جب جنت جی کسی جگہ بھی گرمی سے پریشان ہو جائے تو انسان کو اپنے اعمال پر زور سوچنا چاہیے ضرور سوچنا چاہیے
کیا صرف موسم کا ایک دور ہے یا اس کے پیچھے انسان کا بھی ہاتھ ہے
قدرت اپنا نظام رکھتی ہے لیکن انسان نے اس نظام کو بہت متاثر کیا ہے درخت کاٹنا ہوا کو آلودہ کرنا بھی سوچی سمجھی تعمیر اور فطرت کا تم احترام نہ کرنا یہ سب مل کر زمین کا مزاج بدل دیتی ہے
مجھے سب سے زیادہ فکر گلیشر کی ہوتی ہے اگر وہ پگھل جائے تو کیا ہوگا
گلیشر صرف برف کے پہاڑ نہیں ہوتے وہ آنے والی نسلوں کے لیے پانی کا ذریعہ ہوتا ہے جب وہ تازی سے تیزی سے پگلتے ہیں تو پہلے سہلاب آتے ہیں پھر دھیرے دھیرے پانی کی کمی شروع ہو جاتی ہے یہ صرف کشمیر کا مسئلہ نہیں پورے ساؤتھ ایشیا کا مسئلہ بن سکتا ہے
سکتا ہے مطلب اج کی غلطی کل کی پیاز بن سکتی ہے
بالکل قدرت کبھی فورا اتظام نہیں لیتی
وہ انسان کو اس کے فیصلوں کو نتیجہ دھیرے
نتیجہ دھیرے دھیرے دکھاتی ہے اکثر کہتے ہیں ہم ایک آدمی ہیں ہماری ایک درخت لگانے یا بجلی بجانے سے کیا فرق پڑے گا یہی سوچ سب سے بڑا مسئلہ ہے سمندر بھی کترو سے بنتا ہے اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری نبھائے تو بدلاؤ ممکن ہے
گھر میں صرف ٹیمپریچر کا نام نہیں لگتی اس کے ساتھ لوگوں کی زندگی بھی مشکل مشکل ہو جاتی ہے
کسان کی فصل متاثر ہوتی ہے سیاحت کم ہوتے ہیں جانور اور پرندے اپنے مکان مسکان بدلتے ہیں انسان صرف اپنا درد دیکھتا ہے جبکہ فطرت کے ہر مخلوق اس تبدیلی کا بوجھ اٹھا رہی ہوتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ ہم قدرت کو صرف استعمال کرتے ہیں اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے
جس چیز کی قدر ختم ہو جائے اس کی حفاظت بھی ختم ہو جاتی ہے درخت ہم سے کبھی کرایہ نہیں مانگتے دریا پانی کا بل نہیں بیچتےہیں ہوا سانس لینے کی فیس نہیں لیتی لیکن ہم پھر بھی اس کے ساتھ نا انصافی کرتے ہیں
اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو یہ کیا کشمیر ویسے ہی رہے گا جیسے ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا
شاید تصویروں میں رہ جائے حقیقت میں نہیں جنت کو جنت بنایا رکھنا صرف اللہ کی رحمت نہیں انسان کی ذمہ داری بھی ہے
تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں
چھوٹے چھوٹے قدم درخت لگانا، پانی بچانا، پلاسٹک کم کرنا اور دوسروں کو بھی ذمہ داری کا احساس دلانا ہر اچھا اعمال کسی نہ کسی بدلاؤ کی بنیاد ہوتا ہے
بالکل آج مجھے احساس ہوا کہ موسم کی تبدیلی صرف سائنس کا ٹاپک نہیں انسانی ضمیر کا بھی امتحان ہے اچھا اوکے اللہ حافظ
اللہ حافظ